کپرت
ہلو
ہیلو ہاں
اور بھائی جان کس سے ہو
ایک بھین ڈکنا میں تارا والا لگا
ہممی جان گیا بلی چلس گ
ابھی لگا د بھی دو م
ہی
ہاں کیوول
یہاں جیسے آپ جہاں پہ رہتے ہو وہاں بھی شاید اپنی دادی جان کی جیسی ہیں مطلب دادی
ہاں بر ب مار کیا گگ سے
وہی دادی جان مل گئی آپ توئی ہی پیا
ہاں پر اتنے زیادہ نہیں بولتے مطلب جیے یہ ٹھیک ٹھ ہے وہ
ہاں بڑے وہ تو دے کو تھوڑا بہت تو رکھتے ہی رینٹ والے سے دیکھو کچھ بول بھی دیتے ہو اس میں کیا ویسے ہونا زیادہ س نا چیسے زیادہ پریشان پھر جیسے اور بھی تو کرایہ دار رہتے ہوں گے نا
پاس میں ہی مطلب میرے جسٹ پاس میں ہی رہتے ہیں ایک بھیا
اچھا آرمی سے تی
ہاں فیملی رہتی ہو
تھ ملیسئی تھا
ہوں
اچھا مکان مالک تو اوپر رہتے ہوں گے جو ہاں
ا نہیں جسٹ میرے پیچھے ہی
اچھا آپ کے پیچھے رہتے ہیں جس پیچھے تبھی جیسے آپ بول رہے ہو کہ اندر کی سائڈ بات پھرر وہ بھی جیسے اس کوئییز ملےتی ہوں گیا
میں اس کے جسٹ پاس میں ہی ان کا
اچھا الگ الگ ہی کیا آپ کا ان کا
ہوں میرا ہے میری پاس میں وال کیا وہ سب اپنا ہی مطلب ساتھ کا ہی ہمارا یہ
اچھا
ہوں ہ
ا
ان سے بول رہا تھا یہاں سے بات ہو رہی تھی میری جو بول رہی تھی وہ سے وغیرہ وغیرہ اور ملےیا سب کچھ ہو گیا ان کی اھر ابھی تمہاری آتی تھی نا ہماری بھی آ گئی یہندی ہماری سر ہاں بہت بہت تیز آ رہا ہے وہ ت ربی مار گئے
جو جیسے اب ابھی آپ کی طرف تے جا رہا ہے نا پہلے والی کول میں ادھر ہماری طرف آ رہا ہے تو کچرا کچرا ہو گیا ہر طرف جھاڑو لگانا پڑے گا روم کا
ہے نا
ہوں
ہاں وسے ہماری طرف پا گا مانی ج
ہوں دے رکھا ہے نا آج ل نیٹ پہ جو د ر کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہ
ہ یہد ہو سی نسسری ہوئی ہے بھائی
ہاں جی تو پان جی رکھا ہے تو کل بھی دے رکھا بتائے
ہاں
کبھی کا تو پتا کیا
ہاں ادھر کسی کے مکان کا کام چل رہا ہو وسنے
ہاںسح ہی کچھ
ایسے ہوتے ہیں ہم بھی لائٹیں گئے ہیں جیسے آندھی طوفان آئے نا لائٹیں گئی ہوں ج لائٹ ہی جاتے اور پھر باہر آ گئے باہر تو ٹنڈے ٹنڈے ب چل گئے اندر تو بہت گرمی ہے میں بھی اب ہاں اب تو آگیا گئی نا ابھی جسٹ آئیدا گھنٹہ ہو گیا پھر ہماری لائٹ گئی
ہوں
اور جو
آاںی طوفان آ تھی لائٹ چلی جاتتی دیکھو وسے ہی
ہاں
آ جاؤ کھانا وانا کھا لو ہمب ہم تو ا کھا رہے ہیں کھانا
بس کاؤ گاؤں گا میں بھی جسٹ اب
اچھا ابھی آپ نے بھی نہیںکھا ہے
نکایا بھی نہیں نکایا ہ ا نہیں تو کیا ابھی بنا کے فری ہوا ہوں اب میں ہوں میرا کھانا ہے بس اور کوئی نہیں ہے
آپ ہی تو خالی نہ ہوتا
ہوں
ابھی تو جیسے ایسا لگ رہا ہے آس پاس بارش
ہاں کیا ہو گیا
م آس پاس جیسے کہیں بارش ہو گئی پ چل گی ہے
ہوں ارے بڑے ہے بھائی گرمی تم کر کے باہر نہیں نکلتے میں بتاؤں گا تمہیں گرمی تو بھائی کل آندھی جی جا جی ان کو ان سے ہونا وہی گرمی کیا ہے ہے
او وہی تو بات ابھی تو بول رہی تھی میں اسے بول رہی ہوں میں نے کہا نا یہاں سے نہ کہ جاب منٹ کا کوئی اپ کو پتہ نہیں گھر کے باہر نہیں نکلتی میرے کو پتہ ہے جیسے ادھے گھنٹے میں نا دھوپ ا جائے گی نا تو میں گرمی ا جائے گی میں پسینہ پسینہ ہو جاؤ گی
ارے نہیں ویسی بات ارا وہ تو تم تو ا وہ میں نے غلطی کہ دیا تم سے سا اس کا نہ دیکھا ہاں
ہو جو ہاں
کون ہے رے
ایری بابو
حا حا حا ارے میں نے غلطی کی نا تم سے جی نانی کا
ہاں نہیں تو کیسے بول رہے ہو آپ
نہیں نہیں
ہم نے بولا کہ ان کے حساب سے دیکھ لیں وہ جانے ان کا کام جانے
ہاں نیچے گیا ارے میں یہ سب کروا لیتا بعد میں چنتا مت کرو اپ اس کی
ہم نے وہ لے لیا
سب کرا دوں گا میں چنتا مت کرو ہاں
آپ نے تو آپ کی طرف بات نہیں بس یہی بولتی
میں نے تو وہ بتا دیا بھائی بھائی ایسا ہے میری طرف تم سمجھ نہیں پا رہے میری بات
تو آپ کی بات بتائی نا ب سامنے دوسے لگوں گ بائی کیا نام سے اب نہیں
ہوں
کنلول پورا گھر ہے نا کوئی دوست کی طرف بھی چل جاتا ہے مگر ایسی بات نہیں ہے آپ وہاں آنے کی دقت ہے نہ آپ جاؤ رکو اور کوئی دقت نہیں
ہو بوڑھے ادمی سے تجویز
و اور آج کل آپ کو بتائے کوئی بھی انسان جیسے اپنی بات ہے کوئی کسی کے لیے اچھا بولے گا نا تو لوگ جسے الٹا سمجھتے ہیں
ہو ہو
سی سی سو رہ سو نا کون سی لائن بتاؤ میں آپ کو اللہ کی کی رحمت سے وہ لائن یاد ہے جن کو کسی نے سچ کہاں ہے رشتے دار کسی کام کے نہیں ہوتے
ش
دوست ہے کام اتے ہیں
مامی نے بلایا ہے وہ بتا رہی تھی کہ ان کی طرف بہت باری ہندی ائی ہےمٹیڑی پوڑی جیکمی جی
ہو سیم اتنی تج ہے گیا
ہوں
ہ جو م کی فوڈ کی
ہوں بولتی ت بھی
مری مرضی جیسے پٹ
یہ کیا کر رہا ہے بار بار
کہا
کیا کر رہای ب
ا ت نہیں تو گیا ا گ جمنا ی جان کے منگا مٹکی جیسے کھی ہوگی نا بڑی مٹکی جے ن توڑ سکتے
اسٹینڈنگ ارییا پورا ہی بول رہی تا
ا
ہوں
ک نہیں یہاں پہ
ہوں
اپ نے بھی م تو چوک نہیں آ مرچی ر کے پائی ا مرچی تو نہیں جتی
روٹی بنائی تو روٹی میں وہ ہے نا ایک کنکا پتھر چلائیے جو اس کو بھی نہیں کا پائے
ابھی ابھی تو ہے نا جلدی پھر جو ہے نا ابھی تو آئ گے طفان کے جی سے
ہوں وہ تو
اور اپنے بھی جیسے وہاں پہ مکان کا کام وام چل رہا ہے تو پھر ہو جانا چاہیے
ہاں ب تو
اور اپنے تو وہاں پہ لیٹ بنانی ہی چاہیے زیادہ تر لیٹ ہی بن
یہی صب کیا کرے
ابھی جیسے ابھی ہماری تو آپ ج
اپنی شاید یہ پانچویں کھچوی چل رہی نا آپ کو پتاؤ ہو تو
ہاں میرے کو بھی صح لگ رہا ہے میرے سے اور پوچ رہے تھ تھوڑ دیر پہلے کون سے میں نے کا تین چار کنفرم پتا نہیں م کوب چھوتی لگ رہی نو سے اسٹارٹ کی تھی شاید آ نے
یہ پانچویں چل رہی ہے شاید میرے حساب سے
پانچ چل جی نا ہاں پانچ ہی ہوگی تو پھر وہ تو آپ کو ہی پتا میرے کو بھی کنفرم پتا نہیں
صبح سولہ ہو گئے تھی شاید میرے نا
اس ب سولت ہی آپ کی
صبح سولہ ہو گئی تھی میری کھچڑی ہے نا ابھر اس کے اس کے بعد میں ایک منسبائیجنسی کی اٹھارہ ہو گئی
اچچھا م تو آج بھی کل یہج بائی چانس ہے آپ کے دن میں
ایک ایک ہی ک تھی ایک چائے پین بھیے
اچ ہاں کیاتے ہسپٹل میں بیٹھے بڑےپ
ا ند
کل جی میں نے ڈال رکھا ہے نا
پتتا نہیں ہ تو کیا ڈال گ انوں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا بھائی
پت نہیں ابھی ان کے تو جیسے گروپ میں دوڈر پڑی تھی تو میں بتا رہی تھیپ کام کرتے جاؤ اور جیسے جیسے آپ کے چ کل جائیں گے آپ کو آپ کا پیمنٹ ملتا جائے گا
آؤ جو ہے
اچھا اچ ہ کل سے چیکنگ اسٹارٹ ہو جائے گی
ہاں
پ سسٹاری
ارے ک جی کے کد بائی جان نا
ہاں خد ہے جائے ا جانی تو